ہیلو
اسلام علیکم
وعلیکم السلام اور فرمائے کیسی ہیں آپ
میں بھی خیریت آپ بتائیے آپ کسی ہیں
جی بس اللہ کا شکر ہے سب خیریت سے ہی ہے
لو اور بتائیں آپ کا ناشتہ ہوگیا
جی ہمارا تو ناشتہ وغیرہ ہو گیا آپ بتائیں آپ کا ناشتہ وغیرہ ہو گیا
مادے متا سوچ دوپہر کے کھانے کی تیاری شروع ہو گئی ابھی صئی
جی ہمارا تو یہی کام رہ گیا ہے صبح اٹھو ناشتہ بناؤ پھر اگلی بار کیا بنانا ہے وہ اچھا
بال سارا دن اسی میں سوچنے میں چلا جاتا ہے
جی اور فرمائے کیا کر رہی تھی آپ
میں کچھ نہیں بس کھانا بناتے بناتے ناشتہ کرتے کرتے مووی دیکھ رہے تھے
اچھا آپ نیوز دیکھتے ہیں آپ کو نیوز دیکھنے میں دلچسپی ہے
بالکل خبر وغیرہ تو دیکھنا ہی چاہیے کیونکہ دنیا میں بھی بر ان کو مل جاتی ہے اھر بات ہو جاتی تو کافی اچھا ہے یہ
جی یہ تو بالکل صحیح کہا آپ نے تو آپ کو نیوز دیکھنا پسند ہے کہ آپ نیوز پیپر وغیرہ پڑھتی بھی ہیں
دیکھنا پسند ہے ب بر لوگ دیکھتے کہ خبر پڑھتے بھی ہے تو سب کی اپنینی رائے وچار ہوتا ہے جس کو دیکنے میں جلدی سمجھ میں آ جاتا ہے جس کو پڑنے میں جلدی سمجھ میں آ جاتا ہے
جی یہ تو بات صحیح کہی آپ نے لیکن ہمارے حساب سے دیکھا جائے نا تو نیوز وغیرہ ہمیں پڑھ کے ہی زیادہ سمجھ آتا ہے مطلب اگر ہم کوئی نیوز چینل پہ دیکھتے ہیں تو ہر دوسرے نیوز چینل پہ اسی میں اس کو الگ الگ طریقے سے بتایا جاتا ہے تھوڑا سمجھ نہیں آتا ہے وہ اور کوئی لکھ کر مطلب سمھائے تو ہمیں وہ پڑھنے سے اپنے آپ سے وہ جو سمجھ ہوتی ہے نا وہ تھوڑی اچھی لگتی ہے
بلکل صحی کہہ رہی ہے اور خبر وغیرہ پڑھتے ہیں نا تو جو پڑھنے کے کی جو ہیبٹ ہوتی ہے نا وہ بھی کافی اچھی رہتی ہے
یہ تو بالکل صحیح تھا آپ نے یہ ہم نے بھی کافی سنا تھا کہ نیوز پیپر وغیرہ پڑھنا چاہیے ہماری امی تو ہمیں بچپن سے پڑھاتی ہے نیوز پیپر
اں نیوز پیپر وغیرہ تو نہیں پڑتے نیوز میں ہی دیکھ لیتے ہیں ٹی وی وغیرہ میں دیکھ کیونکہ وہ جلدی سمجھ میں بھی آ جاتا ہے اور کافی اچھا بھی لگتا ہے نیوز وغیرہ پڑھنے میں نا کافی سمئے بھی چلا جاتا ہے ہمارا
جی تو بالکل صحیح کہا آپ نے لیکن ہمارے حساب سے نا نیوز پیپر پڑھتے ہیں تو اس میں کئی نئے شبد بھی ملتے ہیں
بالکل صحیح کہہ رہی کافي نئے شبد ملنے کو ملتے کافی کچھ سیکھنے کو بھی ملتا ہے اور آج کل نیوز وغیرہ میں کافی ایڈ وغیرہ جیسی چیزیں بھی آتی ہے پزل جیسی چیزیں بھی آتی ہے تو ہم کو وہ جو ہوتا ہے نا وہ سولو کرنے میں کافی اچھا لگتا ہے
جی تو بالکل صحیح کہا آپ نے مطلب اس میں سوالوں کو بھی کتنا گھما پھررا کے پوچھا جاتا ہے وہ پزل والی چیز اگر آپ نے دیکھی ہوگی تو تو پھر اس میں جواب لکھنا رہتا ہے مطلب وہ بھی اچھا لگتا ہے ایک
بالکل وہ سب کریں تو اپنا دماغ کافی ہے نا تیز ہو جاتا ہے کافی ایکٹو جیسی چیزیں ہو جاتی ہے تو وہ جو ہوتا ہے اسے جو پزل وغیرہ چیزیںتی اس کو تو سالو کرنے میں ہم کو کافی مزہ آتا ہے کیونکہ صبح صبح ہمارے ابو ہیں ن وہ اخبار پڑھتے چائے پی چائے کے ساتھ ان کو اخبار تو چاہیے ہی ہوتا ہے وہ پیتے ہیں پھر پڑتے ہیں پھر ان کے بعد جو ہوتا ہے جو پزل جیسی چیزیں آتی وہ ہم سالو کرتے تو ہم وہ کافی اچھا لگتا ہے اس میں کچھ نئے نئے شب کو ملتے ہیں کافی کچھ نیا بھی رہتا ہے اور لوگ سے بھی ہم نے سنا ہے کہ لوگوں سے بھی لوگوں سے بھی ہم نے سنا ہے کہ نیوز وغیرہ تو پڑھنا ہی چاہیے کیونکہ پڑھنے سے نا ہیبٹ کافی اچھی رہتی ہے پڑھنے کی
جی یہ تو بالکل صحیح کہا آپ نے اور اخبار وغیرہ نا مطلب اس میں ہمیں یہ پسند ہے کہ اس میں الگ الگ سیکشن ہوتا ہے ہر چیز کے بارے میں پالیٹکس ہو گیا یا اسپورٹس ہو گیا یا ویدر فور کاسٹ ہو گیا یہ ساری چیزیں اچھی لگتی ہیں کہ مطلب آپ کو جی بزنس وغیرہ ہو گیا وہ آپ ایک فارمیٹ سے پڑھ سکتے ہیں مطلب جو آپ کی دلچسپی مطلب جو آپ کی دلچسپی بھی ہے اس کے حساب سے اور نیوز میں کیا ہے کہ مطلب وہ تو جو ان کو دکھانا ہوگا وہ ان کے حساب سے دکھاتے ہیں
یہ بھی کافی اچھے ہوتا ہے کہ فارمیٹ جس کو جس چیز میں انٹرسٹ رہتا ہے بہت لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ جو آج کل لوگ ہیں اس کو بزنس وغیرہ میں انٹرسٹ رہتا ہے تو اپڈیٹ رہتے ہیں بزنس کے ساتھ ہی کب کیا ہوا ہے کون سی چیز بھؤ بڑی ہے کون سی کمپنی میں کیا ہوا ہے وہ جو بزنس والی نیوز رہتی تو کافی اس میں انٹرسٹ رہتا تو وہ سب کافی چیزیں پڑھتے ہیں
کمپنییاں اپنی شیئر کا فلکچویشن بھی اس میں ڈالتے ہیں مطلب میں نے بہت بڑی بڑی کمپنیوں کو دیکھا ہے
بالکل صحیح کہہ رہے ہے آپ کافی ساری کمپنیاں وغیرہ بھی کی جس کو پالیٹکس میں انٹرسٹ اچھا تو کوالٹی کے کافی بڑھتے رہتے ہیں کچن وغیرہ کے لیے بھی ریسیپی وغیرہ بھی آتی ہے کہیں کونے وغیرہ میں ایڈوانس آ ایڈ ایڈ وغیرہ بھی آتے تو کافی
جی یہ تو بالکل صحیح کہا آپ نے اور جو بڑے بڑے اخبار ہے جیسے ان کی مطلب کمپنی ہے دیکھا جائے تو وہ اپنے یہاں اپ میں ایک برانڈ ہو گئی ہیں اخبار کا ہندوستان ٹائم ہو گئی فر ٹمس آف انڈیا ہو گئی ان ساری چیزوں کا مطلب مہتو بہت ہے ان ساری چیزوں میں اگر ایڈ آ جاتا ہے لوگوں کا تو مطلب وہ بھی بہت اچھا ہو جا ہے فرنٹ پیج وغیرہ پہ
بالکل س کیہ بہت جان مانی خبر ہے نا اس کے لیے بہت فیمس ہے اپنا انڈیا میں تو کافی اچھا ہے یہ
جی ہم نے تو سنا ہے ٹائمس آف انڈیا کے جو آ اخبار وغیرہ ہے وہ باہر دیش تک جانی ہیں
باہر بھی آ کے ہو رہا تھا کافی اپنے کے بارے میں بھی کافی جانکاری رہتی ہے تو کافی لوگ چڑتے تو کافی پتا بھی چلتا س ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے کہیں کہیں دیکھو جو دوسرے ملکوں میں کیا ہوتا ہے خبروں میں بھی چھپی رہتی ہے تو خبر وغیرہ پڑھنا تو اچھا ہی رہتا ہے کیونکہ اس سے اپڈیٹ ہوتے رہتے ہیں دنیا بھر میں کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا ہے سب گھر بیٹھے بیٹھے آرام سے پتاہ چل ہی جاتا ہے
جی تو بالکل صحیح کہہ آپ نے اور ان ساری چیزوں سے نا ہماری نالج بھی کافی بڑھتی ہے مطلب جنرل نالج وغیرہ جیسے والی چیزیں بھی رہتی ہیں اس میں جیسے کافی کے بینیفٹس ہو گئے یہ ساری چیزیں بھی ہمیں اخبار سے پڑھنے میں مل سکتی ہیں اگر آپ دھیان سے اخبار کو پڑھتی ہیں تو
اب ڈیجیٹل وغیرہ ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر بھی جیسے آ سکے اس لیے خبریں و پڑھنا چاہتے
جی یہ تو بالکل صحیح کہہ آپ نے اگر آپ کو پڑھنا پسند ہے تو بھی آپ ڈیجیٹلی اس چیز کو پڑھ سکتے ہیں اور اسی چیز کا نیوز آپ آرام سے ڈیجیٹلی تو دیکھ ہی سکتے ہیں ویڈیو وغیرہ سے
وہ تو ٹھیک ہے اپڈیٹ ہوتا جا رہا ہے تو سب چیز اپڈیٹ ہو رہی ہے سب کا پڑھنے لکھنے کا بھی طریقہ اپڈیٹ ہوتا جا رہا ہے کیونکہ اب سمجھ بھی نہیں رہتا اور کسی کے پاس تو وہ اپنے دفتر جاتے جاتے بھی فون وغیرہ میں نیوز وغیرہ پڑ سکتے کافی اچھا لگتا ہے ویڈیو وغیرہ بھی دیکھ سکتے تو یہ سب سمجھ بھی اجاتا ہے اور ساتھ میں خبریں بھی پتہ ہوتی رہتی ہے کہ دنیا بھر میں چل کے آ رہا ہے
جی یہ تو بالکل صحیح کہا آپ نے مطلب دیش ودیش کی بھی نہ سونچی جائے صرف بارت میں کیا چل رہا ہے تو وہ بھی آرام سے دیکھ سکتے اپنے موبائل پہ بیٹھ کے اور پھر بڑی بڑی خبریں کچھ چند منٹوں میں پتہ چل جاتی ہیں اپنے فون پہ اگر دیکھتے ہیں تو اور پھر الگ الگ بہت الگ الگ ویڈیوز بھی آتے ہیں جو جس میں الگ الگ انسان اپنے اپنے آ مطلب نظریے سے بتاتے ہیں کہ وہ اس کس حساب سے یہ چیز دیکھتے تو ہمیں بھی الگ الگ لوگوں کی وجہ سے پت چلتا ہے الگ الگ پہلو ہے ایک خبر کا
بالکل صحیح کہ راہےمطلب ویسے آج کل دیکھا ہا تو خبریں وغیرہ بھی کافی فاڈ آنے لگی ہے تو جلدی یقین وغیرہ بھی نہیں کرنا چاہیے کیونکہ جیسے لوگ ڈیجیٹل بھی ڈیجیٹل ہو رہا ہے تو فراڈ جیسی بھی چیزیں آ ہی رہی ہے خبریں بھی کافی آتی ہے تو زیادہ لوگ اس پر دھیان نہیں دینا چاہیے پورا جان برتال کرنا چاہیے کہ خبر سچ ہے کہ نہیں ہے تبھی خبر کے بارے میں آگے جاننا چاہیے تو پڑھتے پڑھتے کافی جھوٹی خبر بھی آ جاتی ہے تو سچ تو ماننا ہی نہیں چاہیے باقی سب تب دیکھنا چاہیے کہ سچ ہے کہ نہیں
جی یہ تو بالکل صحیح کہا آپ نے مطلب پہلے تو ایسی ساری چیزیں نہیں ہوتی تھی مطلب پہلے لوگ اپنی خبر پڑھ کے یا خبر ریڈیو وغیرہ پہ سن کے یا یقین بھی کر لیتے تھے لیکن آج کل جتنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہو گیا ہے ہمیں دھیرے دھیرے بعد میں پاتا چال ہی جاتا ہے کی خبر سچی تھی کہ جھوٹی تھی اس کی وجہ سے مطلب وہ سامنے والے بھی سونچ سمجھ کے یہ ابھی خبر ڈالتے ہیں کہ آج کل سے کچھ چھپتا نہیں ہے لوگوں سے
بالکل چینل بھی آتا ہے اس ٹائم کا جتنے بھی فروڈ جو ہوتی پیج جو کافی زیادہ وائرل ہوتی ہے یہ پتا لگا تے ہے وہ خبر جو سچی ہے کہ جھوٹٹی ہے تو است بھی پتا چل جاتا ہے کہ خبر سچی ہے کافی پرانی خبر ہے جس کو اور اپڈیٹ کر کے نیا لا رہے
جی یہ تو بالکل سیکھا آپ نے اور دیکھا جائے نا تو کتنے زیادہ اگر ٹی وی وغیرہ پہ بھی کتنے نیوز چینل ہے جن کے اوپر اگر غلط خبر دکھائی رہی ہوتی ہے تو کتنے زیادہ یوٹیوبرس بھی ہیں جو ابھی نیوز والے وغیرہ میں بہت زیادہ جاگروت ہو گئے ہیں نیوز وغیرہ سچی جو نیوز ہے وہ سامنے لے کر آنے کی بڑی کوشش میں رہتے ہیں وہ بھی
یہ تو صحیح کہا آپ نے میں نے بہت سارے بچوں کو بھی دیکھا کہ نیوز وغیرہ بھی نہیں دیکھتا اس میں ان کو لگتا ہے کی اس چکر میں وہ نیوز وغیرہ بھی نہیں دیکھتے اس طرح دیکھا جائے تو سوچ وغیرہ بھی دیکھنا چاہے لوگوں کے اندر بھی بھروسہ بنا رہے
اور دیکا جائے نا تو آج کل کی یوا کو نیوز وغیرہ دیکھنے میں یا پڑھنے میں اتنا دلچسپی نہیں رہ گئی ہے
یہ تو سہی کہ رہی ہے ویڈیو وغیرہ دیکھتے بھی نہیں ہے وہ پڑھتے ہیں تو ان پر کافی چیز کی جانکاری رہنے نہیں پاتی ہے نہیں تو ایسا دیکھا جائے تو اب تو فون وغیرہ مجھے میں تو ریل وغیرہ بھی دیکھتے رہتے تو اس نے کبھی نہ کبھی تو آ
جی یہ تو بالکل صحیح کہا آپ نے مطلب کچھ جاگروت لوگوں کی وجہ سے تو ان کو بھی چاہیے کہ یوا اگر کوئی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ تو وہ اس پہ بھی نیوز ڈالنے لگے ہیں جن کی وجہ سے اگر ان کو دلچسپی نہ ہو تو بھی مطلب ایک ریل دو ریل دیکھنے کے بعد ان کو کو بھی دلچسپی جھاگ جاتی ہے اس چیز کے بارے میں اور پھر وہ بھی جاگروت ہونے لگے ہیں دھیرے دھیرے
بھی رہتا ہے تو ہمیں بھی ڈیجیٹل ہونا ہے اور ساودھانی بھی برتنا ہے
جی یہ تو بالکل صحیح فرمایا آپ نے چلیے آپ سے بات کر کے بڑی خوشی ہوگی آپ کے خبریں پڑھنے اور دیکھنے کے بارے میں اتنی اچھی رائیں ہیں
ہاں مجھےبھی آپ سے بات کرکے کافی اچھا لگا
صحیح خدا حافظ
خدا حافظ